السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
بھائی خجیت سے ہے
ہاں آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا آپ بتائیں
ہاں کیا کر رہے ہو
بس رات کی اس ٹھنڈی میں اس ٹھنڈ کا مزہ لے رہے ہیں ابھی ٹھنڈ ٹھنڈا سا موسم ہے نہیں ہمارے یہاں سے بارش تو نہیں ہے بٹ امکان لگ رہے ہیں بارش کے
ہاں امکان لگ رہا نہیں یہاں سے تو بارش پڑ رہی ہے
ہاں یہ تو ہے نا کہ مختلف جگہیں ہیں مختلف موسم میں بس
ہاں مختلف موسم
نماز پڑھنے گیا تھا آپبتائ
بس ٹھیک
اللام علیکم جی
ہاں بتائیے کچھ
بس آج جون کے اس مہینے میں سردی کے کا احساس ہو رہا ہے
ہاں
اور بت ہے آپ
چائے پی
میں چائے اکثر میں ترقی کر دیتا ہوں کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ چائے میادے کو جلا دیتی ہے
تو پھر کیا کھاتے ہو
میں فروٹس وغیرہ کھا لیتا ہوں یعنی میوے
ہاں ہاں
اور آج کل میں نے ایک چیز پہ غور کیا ہے
ہاں کس چیز پر
کہ انسان کو وہ چیزیں ترک کر دینی چاہیے جو اس کی صحت کے لیے جو ہے صحیح نہیں ہو
ہاں ہاں
جیسے ہم آج کل جنک کی جو غذا ہے اس کا استعمال جو آج بچے یا بڑے کر رہے ہیں
ہاں اس سے بیمار پڑ جاتے اسے بھی
جی بالکل مثال کے طور پر یہ چپس اور یہ ٹھنڈی ٹھنڈی جو بوٹلوں میں رکھا ہوا یہ جو شربت ہوتی ہے تو اس شربت سے بھی انسان کو بہت ساری نقصانات پہنچ جاتے تو ایک تو اس چیز میں ا اگر اس میں دیکھا جائے کہ یہ جو شر شربتیں ہوتی ہیں ان میں زیادہ جو فیصد اس میں زیادہ تر ہوتا ہے وہ یعنی شکر کا ہوتا ہے
ہاں ہاں چین
اور چینی انسان کی جی چینی اور چینی انسان کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ نامناسب بھی ہے ہم کہہ سکتے ہیں خطرناک تھھان ہاں خطرناک ہے اردو میں کہے تو مضر ہے
ہاں ہاں مجر
اسی لیے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو اکثر غذائیں جو دی جاتی ہیں بس وہ چاکلیٹ کھاتے ہیں یا پھر یہ چپس کھاتے ہیں یا پھرری یہ پتاہ نہیں چیزیں کھاتے ہیں تو اس سے بچوں کو جو ہے اس کی صحت پر بڑا اثر پڑتا ہے
ہ نام پچ پ
آپ سن رہے میری بات
ہاں ہاں سو رہے ہاں
ہاں آواز کافی کم آ رہی ہے آپ کی طرف سے اسی لیے میں کہ رہ ہوں
ہاں تھوڑا سا سگنل پرابلم ہے نا اسی لیے آ رہی ہے میرا نا آج نیٹ ہی نہیں چل رہا ہے انا ہاں
اچھا ٹھیک ٹھیک وہی میں کہہ رہا تھا ایسی غذائیں آپ دیکھیے نا کیا ایسے بھی جو ہمارے پاس خبریں موصول ہوئئی کہ سور کی چربی اور نہ جانے کی کیا کیا چیزیں اس چیزوں میں ملا جیسے مینگی کو لیے لے لیجے یا پھر اور
ہاں کیا کیا کھلا رہے ہیں یہ لوگ ہمیں پتا نہیں ہے کیا کھلا رہے ہیں ہمیں
اسی لیے بہتر ہے کہ اس چیز کو کھایا جائے جو ہماری نظر میں ٹھیک ہے پاک ہے صاف ہے حلال ہے اس کو کھانا چاہیے
ہاں جو ہماری آنکھوں کے سامنے تیار ہوگا نا وہی ہمیں کھانا چاہیے
جی جی اور جو ہمیں رجحان یعنی زیادہ تر جو ہمیں جو باقی چیزوں کا سپورٹ ہے یا جسی کو ہمیں اپنی طرف سے دوسروں کو بتانا چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہےعنی ایسی چیزیں اگر غلط ہے تو لوگوں کو بتانا چاہیے کہ آپ غلط کھا رہے ہیں یہ صرف نہیں کھاے
ہاں ہاں
میں بھی اکثر بچوں سے یہی کہتا رہتا ہوں بچوں یہ چیزیں نہ کھاؤ یہ تمہاری صحت کیلے بہت ہی مضر ہیں
ہاں
اگر ہم ان کی جگہ پہ اگر بچے یہ چیزیں کھا رہے ہیں ہم ان کی جگہ پہ ان کو ایسی ایسی جو ہے نئی نئی قسمیں خانوں کے بنا کر دیں یا پھر ان کو جو ہے زیادہ میووں کی طرف ان کا رجحان بڑھائے کہ میوے کے کتنے فائدے ہیں میوے آپ کھاؤ گے تو کتنی آپ کو اس سے کتنا جو ہے آپ کو طاقت ملے گا ہلو ہلو آپ کی آواز نہیں آ رہی جب بھائی
ہی
میری آواز آ رہی ہے آپ رک
ہاں ہاں آواز آ رہی ہے
ہاں آپ کی آواز نہیں آ رہی اس لیے میں آپ کو پکار رہا تھا
ہلو
جی جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات بتائیں
ہاں ہاں بولیے آپ
میں بس یہی بتا رہا تھا کہ ہم اپنے گھر میں بچوں کو اگر بتائیں کہ تمہارے لے میوے کتنے مفید ہیں تو وہ یہ سب چیزیں خود کھانا چھوڑ دیں گے
ہاں لیکن چھوٹے بچے ضد کرتے ہیں نا
تو ہم دیکھیے ایک ہوتا دیکھیے اگر اگر ہم آم کو لے آئیں اور اس آم کو ایسے ڈیکوریٹ کریں اور ایسے سجائیں یا اس کو اس اس کو اس طرح ایک کسٹرڈ بنائیں یا اور الگ الگ چیزیں بنائیں تو بچے اس کو بالکل پسند کرتے ہیں ان کو میٹھی چیزیں پسند لگتی ہے
ہاں ہاں
اب بچوں کو آپ چھوڑیں اں بڑوں کو آپ لے لیں تو بڑے بھی جو ہے ان چیزوں کو ذدہ کو جو ہے ٹھنڈی شربتیں پیتے ہیں اور یہ جنگ جنک کی غذائیں کھاتے ہیں اب دیکھیے اکثر ہمارے یہ یہاں پہ جو ہے لیور کے اندر چربی زیادہ ہوتی ہے تو لیور کی کی چربی کی کیا وجہ ہے کہ اس طرح کی کے کھانے نئی نئی بیماریاں کیوں آ رہی ہیں اس طرح کے کھانے اصل میں اس طرح کے جو چیزیں ہیں بنائی ہی اس لے جاتے ہیں توووں کو بیمار کریں اب لوگ بیمار ہو جائیں گے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈاکٹر ان کو دوائیا لکھائے گا تو یہ پروسیس چلتا رہے گا
ہاں ہاں
اگر ہم اس طرح کی چیزیں کھائیں گے نہیں تو اللہ کرے بیماری بھی نہیں پھیلے گی زیادہ اور نہ ہی یہ سب پروسیز کوئی جو یہ یہ دور چلتا رہے گا
ہ یہی صحی بات ہے
ہاں اسی لیے میں سوچتا ہوں کہ ہمیں بچنا چاہیے ایسے خھانوں سے اور دوسروں کو اس کے بارے میں اطلاع دیتے رہنا چاہیے کیونکہ اگر ہم کسی کہ کسی کے اوپر جد زیادہ ہم یعنی کسی کسی کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں اس اس کی اس کو زیادہ توجہ دیتے ہیں تو اس کے بارے میں سب سے بڑی اس کی جو خیر ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اچھا اچھا سوچیں اور اس کو اچھی چیزیں بتائیں
ہاں
کام کرتے ہیں تو حدیث میں ان کے بارے میں
ہاں جو ہمیں ایسا کھلا رہے ہیں
جی ہے نا ایسے کاروبار کرنے والوں کو وہ بھی ہے نا اللہ چھوڑیں گے تھوڑی ہاں تو خ تو پکڑ ہوگی اس بارے میں آپ بھی کچھ اپنی رائے دے دیں تاکہ ہم اس رائے کو اکٹھا کریں تو ہمارے لیے بھی کوئی اچھا سا یعنی دوسروں کو بتانے کے لائق کوئی موضوع بنے تاکہ لوگ اس بارے میں زیادہ جو ہے ہوشیار ہو جائیں آپ کی کیا رائے ہے کہ کس طرح کا ہم میں
ہاں میں نے وہی بولا جو ہمارے آپ کے سامنے کچھ بنے گا نا ہمیں وہ وہئی کھانا ہے پ کہ اس میں کیا ہوتا تا ہے جو ہم دوسرا لاتے ہیں نا کچھ جو مینوفیکچر کر کے آتے ہیں وہاں سے ہمیں پتہ نہیں ہے اس میں کیا ڈالا ہوا ہے کیسے بنا ہے
جی
پتہ نہیں ہوتا ہے وہ صاف بھی ہے یا نہیں
جی اکثر دیکھیے اکثر یہ مطلب اب ہمیں بات اپنے دماغ میں یہ بات رکھ لینی ہے دماغ میں اس کو بٹھا لینا ہے کہ جب تک کہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ یہ چیز ہمارے لیے صحت مند ہے یا پھر ہمارے صحت کے لیے مضر ہے یعنی فائدہ مند ہیں یا پھر مضر ہے تب تک ان چیزوں کا اس استعمال نہیں کرنا چاہیے اب کی ظاہر طور پر جو چیزیں پیڑ پر آ رہی ہیں می وغیرہ ہو اچھی چیزیں ہیں آپ جو یہ سوکھے میوے ہوتے ہیں وہ بھی اچھی چیزیں ہیں یا وہ شربت جو ہم خود تیار کر رہے ہیں عام للا کے آم کا رس نچوڑ رہے ہیں یا پھر سنترے کا رسن چوڑ رہے ہیں تو وہ چیزیں جنک کی غذا سے بہتر ہے ہے نا انم بھائی
ہاں لیکن آج کل ان بھی ہاں آج کل ان چیزوں میں بھی ہے انجیکشن کرا رہے
نہیں نہیں اکثر ایسے اگر میوس صحی ہے نا تو میوو میں اتنا نہیں ملاوٹ نہیں کر سکتی یہ جیسے ہاں کچھ میوے ہیں جن میں رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے وہ تو ہمیں پتا ہے لیکن کچھ آم جیسا میوا کیلے جیسا میوا یا سنتر جیسا می ہوا تو اس میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی
ہاں ٹھیک ہے میں یہیں سے کال کروں گا نا مجھے تھوڑا کام ہے ٹھیک ہے تانویر بھائی
ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اللہ حافظ
ہ اوکے السلام علیکم
و السلام